وعلیکم السلام اللام بہت صحیح ہے سب پ رہتے ہیں دیکھو
جی جی جی جی الحمد جنا آب ٹھیک ہے
جی ماشاء اللہ عالم
جی کیا چل رہا ہے؟
کچھ نہیں چ رہا بھائی جان دیکھو گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ پانی کی کمی بہت آ رہی ہے تو ب گرمی میں کیاپ گرمی کیا کیا ہم لگوں کو پانی کی آوشکتا ہوتی ہے تو گرمی ایسی آتی ہے نا تو پانی کم اس لیے پڑ جاتی ہے کیھی بارش تو ہوتی نہیں گرمی میں بارش ہوتی نہیں بہت کم ہوتی ہے
جی
تو پ جی جی یہ انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے پانی کے بغیر زندہ رہنے کا وہ جو ہے تصوری ناممکن ہے
مم ال اللہ
ہے نا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بائی حس آف سے آپ کی نیٹ ورک
اب آ رہی ہے کیا
جی ہ ب ہے تو انسان انسانی جسم کا بڑا حصہ جو ہے وہ پانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے
جی ماشاء اللہ تو آپ کو ایشو بتا ہے جی جی جی آپ کو پتا پانی کا جی جی آپ بولولہ
اس لئے صحت مند رہنے کے لئے روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری ہے ضروری ہے ہے نا تو پانی جو ہے وہ جسم کو توانا اور تازہ رکھتا ہے یا یہ جو ہے جسم کو کو جو ہے مختلف اعضا کو درست طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے ہے نا تو ہاں تو کیا فرما رہے تھے آپ
میرا تو یہی کہنا ہے بھائی جان آپ کو بتا ہوں میں کہ پانی کا مہتم ہر ہر لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پانی کو جتنا ہی آپ کم ویسٹ کر گے اتنا فائدہ ہے کیکہ آپ کو بتاؤں میں سٹی میں کیا گاؤں میں کیا پانی کمی رہتی نہیں ہے گاؤں میں تو کیا ہرییالی ہے نا بہت بہت کو ڑپم بورن تو گاؤں میں تو کیا پانی کی بہت ویلو ہے سٹی کے اندر کیا کرتے ہیں پانی آپ کو پتا ہے پانی ملتا ہی نہیں سٹی کے اندر بہت کم ملتا ہے کیونکہ لٹ کا لمٹ کا پانی آتا ہے پندرہ منٹ نہ لاتے ہیں
نا وہ نالے والے وہ چشمے وشمے گاؤں میں تو پانی بہت اچھا خاصا رہتا ہے اور جو ہے کہ
کیونکہ آپ کو پتا ہے جی شیروں میں اس لی کم ن کیا آپ کو کہ پینے کا پانی پیسوں کے ملتا ہے ابھی ہم فلٹر پانی لیتے ہیں بیس ک لوگ کی چین بھی لیتے ہیں نا وہ پیسوں کی ملتی ہے نار تو ہونے کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ پانی ٹینک میں ڈراتے ہیں مطلب ٹینکر منگاتے ہیں تو ٹینک میں خالی ہمارے مکان میں ٹینک ہوتا نا خالی بڑا تھا وہ وہی ائپ سنڈ آے ہیں ہم لوگ اب ہم کیا کرتے ہیں پانی ایک بالٹی ایک بالٹی سے نہاتے ہیں نا وہ تین بالٹی سے نہے ہیں ہم لوگ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی کو جتنا نہیں آپ کم لوگ ہیں نا یوج میں
جی جی جی جی صحیح بات ہے پانی پنا پانی جسم سے جو ہے پانی جو ہے وہ جسم سے فضول ماداوں کو باہر نک کال میں مدد کرتی ہے اسے جو ہے وہ پھر گردے بہتر طریقے سے
اب آپ کو پتا ہے کہ پانی کا م تم تو دیکھو کسان لگوں کو پتا ہے جوکہ کسان کھیتی کرتا ہے نا تو اس کو پانی کی پ کو دیکو پانی کی آشکتا پڑتی ہے تو کسان لوگوں کو تو ھ ہے مان لیتے ہیں ہم کہ کسان لوگوں کو تو کیا فصل میں پن ڈالتا ہے جب بھی فصل پکتی ہے
جو جو جو بندہ پانی نہیں پیتا صحیح سے اس کی جو ہے وہ کردے خراب ہوتے پھر اس لیے پانی اچھے اچھے سے پینا چاہیے اچھا خاصا پانی نا چاہیے اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں آج کل دیکھو کتنی گرمی ہو کینہ گرمی کے جی جی گرمی کے موسم میں جو ہے نا وہ پانی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے نا پسینے کی وجہ سے جسم سے پانی نکل جاتا ہے جس کی جو ہے کمی پوری کرنا ضروری ہے پانی پین ہے نا جتنا ہم پانی پیئیں گے اتنا ہم پھر تندرست
ماشاء اللہ بالکل نائڈ گلاب نے کی پانی کی کمی ت کیوں ہوتی یہ جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں گاؤں میں اب بھی آپ جانتے ہو کہ کتا بھی جب پانی پیتا ہے نا تو صاف مطلب پانی کو دیکھتا ہے کہ صاف ہے کہ گندا ہے کیونکہ آدمی ہے نا کیونکہ کتے گائے بیسے یہ ہوتی ہے وہ بھی پانی کو کیا ہے متم دیتے ہیں کیونکہ پانی صاف ہی ہونا چاہیے نا ابھی ہم بھی تو صاف پانی پیتے ہیں ہم گہ پانی کبھی پیتے ہیں
جی جی
فصلوں کو تازہ پانی پلاتے ہیں کسان لوگ کیسے پلاتے ہیں کہ کنویں سے نکل کال دیا بورنگ چل دی تو وہ کیا پانی کو ویسٹ نہیں کر رہے وہ لگ پانی کو دے رہے ہیں سرسوں لیے گیہوں کے لیے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نہتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہم نہے تو جب بھی پانی وٹ جاتا ہے نا
ہوں ہوں
تو ہمیں کوئی مطلب نالی بنا دو نالی کی دوارا کسی پڑ پہنچاتا پانی کو مطیک ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ جنگلوں میں ہریالی کب ہوتی ہے جب پانی گرتا ہے نا اوپر سے جب بر ہوتی ہے جب یہ جنگل ہرے بھرے ہوے ہوتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو جنگل کیسے ہرے بھرے ہووں گے
جی صحیح بات ہے کم پانی پینے سے نا جس مے پانی کی کمی ہو سکتی ہے اگر ہم کم پانی پیئیں گے
اب آپ کو پتا گرمی ج آپ آپ کو پتا ہے کہ پانی سے ہی ہر چیز بن تی ہے آپ کو پتا ہے نیبو پانی بنتا ہے سربت بنتا ہے کولڈ ڈرنک سمج آتی ہے نا وہ بھی پانی آدا تو پانی مکس ہے اس میں ہم برف جماتے ہیں وہ پانی سے جمتی ہے یہ تھوڑی کہ ابھی کل آ اب بچے کلفی کھاتے ہیں وہ ب پانی سے بنتی مطلب پانی کا تو میں دیکھو اتنا ہے کہ پانی نہیں ہوئے گا نا تو ہنسا بھی نہیں ہوگا نہ جانور ہوگا
جی جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پانی جلد جو ہے نا ہماری جو سکن جس کو بولتے ہیں انگریزی میں پانی تو جلت کو تازہ اور صحت مند رکھتا ہے مناسب مقدار میں پانی پینے سے جو ہے جلد کی تراوت برقرار رہتی ہے ہے نا اگر ہم دیکھیں ہمارے جو طلبہ آئے محنت کرنے والے افراد کے لیے تو پانی بہت ضروری آئے یہ یہ جو میں ت عید توجہ اور جسمانی سہولیات کے لئے بہتر
ج آپ کو پتا ہے بھن کہ کوئی ادا ہوگا تم چھوٹا سا ہوگا نا نیم کر ل لو پیپ ک لو یا کچ سبزی لے لو آپ تو آپ کو یہ بتات ہوں کہ اس نیم کے پودے اگر پھول کو بھی ہم پانی پلائیں گے تو وہ کھلتا ہے س پانی نہیں دو گے نا اب نکل جائے گا کھلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ا گرمی آتی تو گرمی میں پودوں کو کم سے کم دس بار پانی پلاتی ہے دن میں کیونکہ پانی گس دم جیادہ ہے
جی جی کچھ لوگ کیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ نا پانی کو ضائع کر دیتے ہیں وہ قدرت کی جو نیمت ہے اس کو بے قدری کرتے وہ ضاع کرتے ہیں پانی وہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے
جی کیونکہ پانی کا مہتو تو د وہ اب کئی کئی علاقوں میں تو پانی کی اتنا مطلب کئی کئی علاقوں میں آپ نے جیسلمیر سنا ہوگا باڑمیر سنا ہوگا فلوی سنا ہوگا اس جگہ سے پانی کی اتنی کمی ہے کہ پوچے تو ابیر میں پانی کمی بھی ہم پیسو کا پانی ملتا ہے بھ جان ہم گھومنے گئے تھے ہمارے ابو امی کے ساتھ بتا ہم نے پیسو سے پانی پیا تھا وہاں پر پچاس روپے کی ایک بوتل ا نہانے کے لیے پانی نیموں پر آپ کو کیا بولو گ بتاؤ کیونکہ ایسی جگہ دیکو پانی کی کم اچلی رہتی ہے کیونکہ وہاں ویسٹ کرتے ہیں پانی کو اب ان کو پانی کی مطب کب ان کو پانی کیضرورت پڑ کب پڑتی ہے جب گرمی کے اندر گرمی میں جتنا ہی پانی پیتے ہیں نا ہم لوگ اتنا ختم ہوتا ہے ہم بیس لیٹر پیتے ہیں ہم دس لیٹر پیتے ہیں آدمی پیتا تو ہے پانی کرمی میں ارھ دس دس منٹ میں پانی پیتا ہے گرمی میں دیکو نیبو پانی پیتا ہے سربت پیتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا جتنا ہم پانی پینے ہیں اس سے ہمارے شریر میں تندرست رہتا ہے
قدرتی ہی پانی یہاں جو ہے ہر انسان کو جو ہے نا ہر انسان کو جو ہے وہ روز انہ ضرورت کے مطابق پانی پینا چاہیے تاکہ وہ صحت مند اور روانہ رہ سکے
انی کو لے کے بیٹھتے ہیں ہم پانی کو تو ہر چیز میں یوز میں کرتے آٹا گندتے یہب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں بنا آٹا اب جی اب آے ہی بتاؤ جنگل میں جو جانور رہتے ہیں تو وہ بھی پانی بغیر رہ سکتے کیا نہیں رہ سکتے
نہیں نہیں
پانی چاہیے
پانی جو ہے نا وہ صحت مند زندگی بنیاد ہے اور ضرورت ضرورت ہے کہ مخو لوگ اس پر انحصار کرتی ہیں
کہیں کئی جگہ تو ہم نے اسسی جگہ پر لی ہے کہ جل ہی جیون ہے مطلب جل نہیں ہے نا تو جیون ہی نہیں ہے ہمارا ماشاء اللہ کیا بات لکھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا جل ہی جین ہے اب آپ کو پت ہے کہ آپ کو پت ہے کہ ایک پرک جلمی بھی ایک پرک جیون آپ کو پتا ہے جنگل میں وہ پانی میں بھی انیک پرک کے جیو رہتے ہیں کہ کچوا ہوا مچھلی ہوئی مگر مچ یہ بنا پانی دے سکتے ہے کیا نہیں دے سکتے ن یہ تو یہ مر جاتے ہیں اپنا آدھی
پانی جو ہے نا جسم درجہ حرارت مت توازن رکھنے میں مدد کرتا ہے اور گرمی کے اثرات کو کم کرتا ہے نا اگر آج دیکھیں گے کتنی گرمی ہے باہر اگر ہم ہمیں گرمی لگتی ہم کیا کرتے ہیں ہم نہاتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر تو جو جسم کا درجہ حرات ہے وہ پڑ جائے گا انسان مر بھی سکتا ہے
جی کیونکہ پانی نہیں کا میرے جو بھائی جان نے ایک ہی بار کہنا چاہ دوں گی پانی کی ہم لگتنی بچت کریں گے نا تو ہمارے لیے فائدہ ہے اگلی آنے والی پیڑھی کو فائدہ کیوں آپ وہ جانتے ہو دو سال برسہ ہوگی نا اگر تو پانی کتنی سمسیا بڑتی ہے بہت سمسیا بڑ جاتی ہے کھیتی کو نقصان ہے ہمیں بھی نقصان ہے ہمارے گائے بیچوں کو نقصان ہے کیونکہ پانی میں جب پانی آتا ہے جب برسات ہوتی ہے نا لپک کے جن پر وہ پانی زمین میں جاتا ہے زمین پر زمین کا پانی ہم لوگ پیتے ہیں
صحیح بات ہے اور بچوں اور بزرگوں کو بھی باقی د سے پانی پین چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے ہے نا
اور انسانی جو انسانی جسم ہے نا وہ سب سے زیادہ پانی کا ہی بنا ہوا جی جی صحیح ہے
اور ہمیں ہمیں کھانا بھی کم کرنا چاہیے پانی کو اتنا اور پین چاہیے کی گرمی کے اندرپ کو پتا کہ زیادہ پانی زیادہ ہم کھانا کھے ہیں نا تو ہم پانی کم پیتے ہیں کم کم پانی پینے سے آپ کو پت نہیں بیماری ہو جاتی ہے یہ کسی کی پلیٹ گنااؤن ہو گئی کسی کے کیا ہو گیا کسی کا پیٹ درد ہوگا مطلب جتنا ہی پانی بھی ہوگا اتنا ہی آپ اچھا مطلب محسوس کرو گے ہمارا تھری بھی صحیح رہتا اس سے تو کیا؟
اور جو ہے نا ورزش محنت ورزش محنت کے بعد نا پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس
جی جی جی جی میں آشا اللہ کیا آواز بولی آپ نے چو ٹھیک ہے جانا آپ سے بات کر مجھے اچھا لگا السلام علیکم خدافظ
جی بھائی میں ایک کو بار بولنا چاہوں گا
جی جی
مجھے یہی سمجھ آیا کہ صحت اور تندرستی کے لیے نہایت اہم ہے کہ اس کی پانی کی قدر کرنی چاہے نا چلو بھائی ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ